اللام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب
آپ کا نیٹورک آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب
یہ آواز نہیں آ رہی میری
جی اب آ رہی ہے اور سب خیریت
الحمد للہ سب خیریت سے ہے اور آپ سنائیے آپ ک سے ہو الحمد للہ
جی جناب کے ریت آپ کے امی ابو سب کے ریت
الحمد للہ ہمارے امی ابو اور بھائی جان وغیرہ سب خیریت سے ہے اور آپ کے والدین خرست ہے
جی بھائی جان خیریت الحمد للہ ٹھیک
الحمد للہ اللہ ایسے ہی خیرییاف سے رہ گیا اچھی صح سلامت ر اللہ تعالی
الحمدلہ
ا بھائی جان اور کیا کر رہے ہو آپ
جی ہم جوام مسجد میں ٹہل رہے ہیں پیڑ کی چھایا میں اور پیڑ کی ہوا چل رہی ہے اس کا آنند لے رہے ہیں الحمد للہ
تی اچھا
اور سنائیے آپ کیا کر رہے ہو کھانا ناشتہ وغیرہ کر لیا
جی بھائی جان کان ناشتہ ہو گیا ابھی ہم بھی بیٹھے ہیں ایسے باہر چھاؤں میں بڑی گرمی ہے آج یہاں پہ آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
لیکن جو ہے ہم مسجد کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پیڑ ہیں نیم کے پانچ چھ پیڑ ہلکی فلی ہوا یہ مزہ آ رہا ہے تھوڑا گرمی کا تھوڑا ہم کو احساس نہیں ہو رہا اگر ہم یہاں سے باہر روڈ پ چلے جائیں گے تو ہائے اللہ بچائے تو بس اقبوال اتنی گرمی اتنی دھوپ کہ انسان کے اگر اوپر سے پس نہ نکلے تو نیچے سب نکل جائے ایک دم لت
جی بھ جان ہمارے یہاں بھی بڑی گرمی ہے
جی جی
بھائی جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
فرمائیے
بھائی جان ہمارے یہ نہ لوگ جو ہے پانی میں گند پھینک دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ مطلب پانی کو پردوشت کر دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لوگ اس میں
لوگ پانی میں گند نہ پھینکے مطلب کچرا وغیرہ نہ پھینکے
بے تکر ہماریھیے ہمیں انسان جو ہے پانی کو اگر ہمیں گندا ہونے سے روکنا ہے تو دیکھیے اسے ختم ہے ہمارے پڑوسی کو جو ہے سمجھا ہے اور کچرے کو جو ہے کچرے پاتر میں ہی ڈالیں نہ کہ پانی میں ڈالیں اگر آپ جو پانی میں ڈالو گے ٹھیک ہے تو آپ پانی میں ڈالو گے تو آپ کا پانی جو ہے آپ کی ندی تالاب کا پانی گندا ہوگا
بچ وہ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں وہ پانی میں کچرا ڈالتے ہیں جیسے کہ پھر وہی پانی جانور پیتے ہیں وہی پانی ہم بھی پیتے ہیں جیسے کہ ہم تو چھوڑو ہمیں پتا ہے کہ اس میں مطلب کچرا وغیرہ ہم زیادہ نہیں پیتے وہی پ پانی باہر جاتا ہے وہی پانی لوگ پیتے ہیں جیسے کہ بکروال وغیرہ ہے وہ بھی وہی پانی پیتے انہیں اب کیا پتا وہ تو چلتے ہیں مسافر ہوتے ہیں انہیں کیا پتا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سدھر جائے اور
یہ دیکھیھیے دیکھیے الحمد للہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے اس چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو بچاتے ہیں جی دیکھیے اگر ہم کطرہ اس میں ڈال رہے ہیں الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے مانو کہ آپ کے وہاں پر ا صبح شام پانی آتا ہے الحمد للہ نل آتے ہیں آپ کے وہاں پر صبح شام
یہ ہمارے یہاں نل نہیں آتے نا
نہیں نہیں آپ ایگزامپل کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو مانے کہی آپ کے وہاں صبح شام پانی آتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی پانی کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی باہر کے آتے ہیں آپ نے بولا کہ سفر کوئی بائی چانس ان کو کیا پت ن کچرہ ڈالتے ہیں کتنا کیا کچرا ہو رہا ہے تو ارے پیاس لگتی تو پانی ندی تالابوں میں سے پی لیتا ہے ٹھیک ہے ارے بھائی اگر وہ چلو مجبوری میں بھی رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ آپ کچرا ڈال رہے ہو وہاں پر لیکن کبھی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر صبح شام آپ کے پانی آ رہا ہے اگر اللہ تعالی کا عذاب ہو اس جگہ پر تو ہو سک تا ہے کہ پانی کی کمی آ جائے اقال پڑ جائے ٹھیک ہے کبھی کوئی م
میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ڈالتے ہیں نا کچرا
جی جی
ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ پانی میں کچرا ڈالنا
جی جی دیکھیے ہمیں انہیں انہیں دیکھے ہمیں اسے سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیے کل کو مانو کہ ہمارا ہماری بورنگ خراب ہو جائے پانی کی یا پھر لائٹیں وغیرہ نہیں آئے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے پریشان ہوں گے تو دیکھیے اگر ہم وہ ندی میں جو کچرا ڈال رہے ہیں وہ کچرا نہیں ڈالے کچرے کو ہم کچرا پاتر میں ڈالے تاکہ کبھی ہمارے پانی وغیرہ نہیں آئے یا کوئی دو پانچ دن پانی کی سمسیا رہی تو ہم میں سے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیے کچرا نہیں ڈالے کر بہت پریشانی ہوگی سمجھائے کہ
آپ کی آپ کی آواز کٹ رہی ہے
جی آواز کٹ رہی اب آ رہی صاف
جی جناب اب صاف آ رہی ہے
جی دیکھیے تو ہم پڑوسیوں کو اگر سمجھائیں گے تو الحمدلہ پانی کی اہمیت کے بارے میں سمجھیں جی جناب
آپ کی آواز کٹ رہی ہے
جی نہیں آپ کی تو آواز الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی
میری تو آ رہی ہے آپ کا نیٹ ورک تھوڑا ایشو ہے شاید تبھی آواز کٹ رہی ہے آپ کی
اب بتائیے اب تھوڑا دور آ گیا میں
ہاں اب آ رہی ہے
جی جناب تو دیکھیے اگر ہم سمجھائیں گے نا انہوں کو تو الحمد للہ وہ غور فکر کریں گے ہماری باتوں پہ ان کو سمجھائے پانی کی اہمیت آپ جو ہے شہر میں رہنے والے سے پوچھیے کہ پانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے بوند بوند کے لیے ترستے ہیں وہ نہانا کیا اگر جاں وہ دو بالٹی سے نہاتا ہو
جناب میں نے تو بڑے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر آپ کے پاس کچرا دان نہیں ہے جیسے کہ ڈسٹ ڈسٹ بین نہیں ہے کچرے کی گاڑی نہیں آتی ہے آپ کے گھر کے سامنے تو آپ اپنے ہی گھر کے ساتھ میں اپنی زمین میں تھوا چھوٹا سا ایک گڈھا کھود لیجیے جتنا بھی کچرا آپ کو نکلتا ہے وہ سب اس میں ڈال دیجیے اور شام کے وقت تو اس میں آگ لگا دیجیے لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ دو مطلب جو آپ کے من میں ہے وہ بول دیجیے مطلب کہ جس سے لوگ سدھریں
جی دیکھیے ان کو اس طریقے سے جی انہیں اس طریقے سے بتائے آپ کہ جیسے کہ رشتے دار آپ کے بھی آتے ہوں گے رشتے دار ہمارے بھی آتے ہیں تو دیکھیے رشتے دار کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ان جیسے کہ بارش کے ٹائم پر ان کی گھومنے کی اکھچا ہوتی ہے نہانے دھونے کی اکھچا ہوتی ہے تو دیکھیے وہ آئے رشتے دار تو رشتے دار کی روکنے کی اکھچا جب ہوگی نا اگر وہ آپ سے پوچھے یار آپ کے یہاں پر کوئی ندی وغیرہ کوئی تالاب وغیرہ ایسی بتاؤ جو اپن جو گھومنے پھرنے دے نا الحمد للہ تو ان کو اگر وہاں دکھائے اگر وہ اس جگہ پہ کچرا دیکھیں گے تو وہ آپ کی بلائیں گے یار آ کے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ باگ رہتے ہیں کچرے کو پانی میں ڈالتے ہیں بت کیا ہے یار من نہیں لگتا یہاں پہ ہماری اچھا نہیں ہوتی ج یہاں پہ نہ آنے گی اب نہیں آئے گی تو دیکھیے اگر آپ چاہتے ہو رشتے دار آپ کے وہاں پر آئے اور رشتے دار اچھے اخلاق سے باتیں کریں ر آپ کے جڑے تو دیکھیے رشتےنے والی رشتے جبھی جڑیں گے جب آپ کوئی چیز کو کنٹرول کرو گے کچرے ڈالنا بند کرو گے اور جو ہے کطرا پاترو کطرا
بھجن اور پتا کیا چیز ہے بجن ہمارے یہاں مطلب وہی پانی گندا ہو جاتا ہے اور ہم اپنی مطلب سبزی وغیرہ کھیتی باڑی اپنی کرتے ہیں پھر ہمیں وہی پانی اس میں بھی لگانا پڑتا ہے مطلب اسی سے سچائی کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں جو ہمپ اپنا مطلب سبزی وغیرہ لگاتے ہیں اس میں بھی بیماریاں آنے لگی ہیں
س دیکھیے بھائی اگر آپ دشت پانی کا استعمال کرو گے مان لو کہ کچرا ڈال رہے ہو تالاب کے اندر اور تالاب میں سے وہی پانی آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو تو دیکھیے ا آپ اگر مانو کہ وہ تالاب کا پانی نہیں پی رہے لیکن اس کی اس کے پانی سے سے جو ہے آپ اپنی فصل تیار کر رہے ہو تو وہ کیا وہ فصل دوشت نہیں ہوگی اس فصل کے اندر بھی تو بیسری وغیرہ بن رہی ہے
ہمر ہمارے پاس تو وہی پانی ہے پانی ہمارے پاس وہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پانی ہی نہیں ہے تو ہم لوگ مطلب میں نے بھی بڑے لوگوں کو سمجھایا کہ اس میں مت کیجیے کیونکہ ہم اسی سے مطلب اپنی سب کھیتی باڑی کرتے ہیں اپنی سبزی وغیرہ کی سینچائی کرتے ہیں تو پھر ہم یہی سبزی کھائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے ہم تو ہوتے ہوں گے ہی اور جو ہم آگے بیچ ہیں وہ سبزی وغیرہ پھر آگے بھی لوگ شہروں میں لیتے ہیں تو پھر وہ بھی بیمار ہو جائیں گے اس سے ہماری غلطی سے کتنے لوگ بیمار ہو جائیں گے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے دیکھی ہے اس کی چھوٹی سی غلطی کرنے کے باوجود پورے گاؤں کے اندر جو ہے لوگ بگ بیمار ہو جائیں گے اور گاؤں کے علاوہ وہ سبزی اگر دوسری جگہ پہنچتی ہوگی تو وہاں کے لوگ باغ بھی جو ہے جہاں جہاں تک وہ سبزی کا ہاں مطلب بیچیں گے جہاں جہاں سبزی جائے گی تو وہاں وہاں تک بھی بیماریاں کھیلے گی تو دیکھیے ہمیں روکنا چاہیے سمجھنا چاہیے انسان کو کہ کچرا تالاب ندی وغیرہ میں نہیں ڈالے کچرے کو کچرے پاتر میں ڈالے ڈسٹ بین میں ڈالے الحمد للہ ہمارے گاؤں کی تعف ہوگی فلا گاؤں الحمد للہ ماشاء اللہ کتنا سوستتھ گاؤں میں کتنی صاف صفائی رہتی ہے ماشاء اللہ پانی ایک دم طرح رہتا ہے وہاں کے تالابوں کا پانی کانچ کی طرح رہتا ہے ایک دم شک صاف ستھرا مزہ آ جاتا ہے پینے میں اتنا شاندار پانی ہے سواد لاجاب ٹیسٹ
بھ جن تو مموںج کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ سمجھ جائیں کہ کچرا کچرے دان میں ہی ڈالنا ہے
جی دیکھیے آپ جو ہے لوگ باگوں کو بتائیے سمجھائیے انہیں کہ ہمیں دیکھیے کترا نہیں ڈالے کترا ڈال لیتے ہم ہمارے ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور ہماری جو بچہ بچی ہیں ان کے سھ کھلواڑ کر رہے ہیں
میں تو میں تو تو کہتا ہوں کہ جو لوگ کچرا ڈالتے ہیں اس کے اوپر فائن ہونا چاہیے
بے شک یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا بالکل بالکل فائن ہونا چاہیے بالکل جرمانہ ہونا چاہیے آپ نے صحی فرمایا اگر مانتے نہیں ہے جی اگر مانے نہیں لوگ بھاگ تو دیکھیے فائن کرنا اچت رہے گا اور یا پھر آپ جو ہے اپنے تالاب کے آسا پس باؤنڈری وغیرہ کر دیجیے تاکہ چھ سات فٹ کی باؤنڈری رہے تو اس میں کوئی کچر نہیں ڈالے
جی بھائی جان مجھے بہت ہی مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاء اللہ انشاء اللہ دوبارہ بات ہوگی ہماری
الحمد للہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا انشاء اللہ دوبارہ مغل ملاقات ہوگی